ہیلو ہیلو ہاں جی السلام و علیکم
وعلیکم السلام اور فرمائیے کیا کر رہی تھیں آپ
جی بس میں سو کے ہی چکی تھی
ہو گیا آج آپ کا
نہیں نہیں کھانا پینا کھا کے مندر وغیرہ گئی تھی کھانا پینا کھا کے پھر اس کے بعد میں میں سو گئی تھی
اچھا ایسا لگتا آنکھ لگ گئی تھی آپ کی
ہاں ہاں بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے
اور فرمائیے گھر میں سب خیریت سے ہے
ہاں گھر میں تو سب کہہ رہی ایسی ہیں بس بیٹ ہوئے ہیں امی جان وغیرہ سبھی گھر پہ ہیں میں اپنی شاپ پر آ گئی تھی
اچھا بالکل ہم بھی کھانا وانا کھا کے ہم بھی فری بیٹھے تھے آج ہم بھی آج اپنے کالج وغیرہ نہیں گئے تھے آج ہمارا بھی لیٹ ہو گیا تھا
اچھا ماشاء اللہ اچھی بات ہے بتائی یہ تو
اور آج ہمارے یہاں تو بارش بھی شرو ہو گئی ہے کا تین چار دن ای سےے کافی بارش ہو رہی ہے تو کافی ٹھنڈا سا بھی موسم ہے تو کافی اچھا بھی لگ رہا ہے تو صبح صبح اٹھنے کا تو اور ہی من نہیں کرتا
ہاں جی بول بالکل صح فرما رہی ہے ہمارے یہاں پہ بھی بارش ہو گئی صبح بھی ہوئی تھی اور رات کو بھی ہوئی تھی اور کل دوپہر میں بھی ہوئی تھی تین بار بارش ہو گئی کل سے اب تک
اب تو ہمارے یہاں پہ بارش کا موسم اسٹارٹ ہو گیا اب دھوپ وغیرہ بھی نہیں نکلے گی اب بارش لگاتار ہوگا تین تین چار مہین تک
ہاں
اور فرمائیے کیسے یاد کیا آپ نے ہم کو
مجھے ویسے ہی میں سوچ رہی تھی ہیلو
ہاں بولیے
ہاں میں بیٹھی تھی میں بکل بالکل فری بچ کچھ باتیں کر لوں پیسے آپ کا بھی کسی میں کہی ہو آپ کبھی کسی میلے میں گ ہو میلے میں
بالکل ہمارے یہاں پر نا ہولی کا م میلا لگتا ہے تو بہت ہی اچھا دھوم دھام سے لگتا ہے جھولا وھولا پورا رہتا ہے کھانے پینے کے سامان رہ رہتی ہے اور گھر مرے کے جو بھی سامان بکتے ہیں نا سب میلا وغیرہ اچھا کافی اچھا لگتا کیا مرے پا میلہ
ہاں ماشاء اللہ بہت فرمایا ہے بہت اچھا فرمایا جی آپ نہیں مجھے یہ تو نا میلا بہت زیادہ پسند ہے اور میلے میں نا بہت بہت بڑا رنگ برنگا ہوتا ہے میلا وہاں ایک طرفہ لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے خوشی کا ماحول ہوتا ہے بچوں کے لیے رٹ وغیرہ آتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں یہ پ ہمارے یہاں پ جو میلہ لگتا ہے نا کچھ دس پندرہ دن کا ہی رہتا ہے پر اس میں بھی کافی رونقیں رہتی ہے کافی بھیڑ جیسی ہو جاتی کافی سامان بکتی ہے ہم کو تو جھولا جھولنے کا کافی شوق ہے ہم تو صرف میلہ میں صرف جھولا جھولنے کے لیے ہی جاتے ہیں کیونکہ سال میں آتے ایک ہی بار ہو تو جھولا جھولنے کا الگ ہی آنند آتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے مجھے بھی نا جھولا جھولنے کا کا بہت ہی زیادہ شوق ہے جھولے اور ڈینگس ٹرین کا مزہ کچھ الگ ہی آتا ہے
بالکل اب ایسا بھی نہیں کہ جھولا وغیرہ اب لگتا بھی نہیں ہے اب زیادہ ایک میلہ یہ آتا ہے جس میں جھولے وغیرہ رگتے ہی ہےبھی تو بہت سارے امیوزمنٹ جیسے پارک وغیرہ ہے جس میں بہت بڑی بڑی جھولے وغیرہ بھی ہوتا ہے تو اس میں جانا سے کبھی کبھی تو ہم بہت ڈر بھی لگتا ہے ہم کو پر یہ جو میلا کا جھولا رہتا ہے وہ اتنا بڑا بھی نہیں رہتا ہے پر اس میں آنے جانے کا بہت اچھا لگتا ہے جھلا یہ تو سال میں ایک کے بار آتا ہے تو سارا سب لوگ آنند لے کے جھولتے ہیں اور گھر کے چیزیں بھی کتے بھی آ جاتی ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی رہتی ہے کافی رونق ہی رہتی ہے ہمارے یہاں پہ تو بارہ بجے رات تک میلہ رہتا ہی ہے
جی ہاں بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ ہمارے پر بھی نا بہت ہی زیادہ بڑھیا میلہ لگتا ہے وہاں پہ نا کھلونے کپڑے کتابیں ہست شلپ کئی دکانیں بھی آتی ہیں میلے میں
بالکل بالکل صحیح فرما رہی آپ کو کپڑے سے لے کے برتن سے لے کے کھلونے وغیرہ چادریں وغیرہ گھر کے سارا سامان تو میلے وغیرہ میں آرام سے مل ہی جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ ویسے نا آپ میلیے میں سے کیا کیا خریدی کلاتی ہو
ہم تو پہلے ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے پھر اپنے پریوار کے ساتھ جاتے تو دوستوں کے ساتھ جاتے تو ہم صرف جھولا جھول کر اور کھا کرا ہی آ جاتے ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں تو لیتے ہی نہیں پھر جب امی وغیرہ کے ساتھ جاتے ہیں تو گھر کے سامان وغیرہ ہی لیتے لے کر آ جاتے ہیں چادر وغیرہ ہو جاتی ہے کافی سندر سندر چادر وغیرہ ملتی ہے بیگ وغیرہ آتے ہیں وہ بھی بہت سندر ملتا ہے اور کپ پلیٹ وغیرہ جو گ کچن کا جو سیٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی کافی سندر سندر اور س میں مل جاتے ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی اپ میں نے میں نے بھی نا میرے سور سے بتایا تھا مجھے بچوں کے لیے لے کے آنے تو میں نا کچھ کھلونے لے کے آئی تھی اور کچھ کتابیں اپنے لیے لے کے آئی تھی اور کئی ساری چیزیں خریدی تھی میں نے کچھ چیزیں گھر کی گھریلو چیزیں ہوتی ہیں کچن سیٹ وغیرہ کی تو بہت ساری چیزیں خرید کے لائی تھی میں تو
بالکل میلے میں کافی اچھی خاصی شاپنگ ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے ایک ہی ایک ہی جگہ پر سارا سامان تو مل ہی جاتا ہے گھر کا تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت بھی نہیں رگتی ہے ایک تو جھولے کا بھی آنند لے سکتے ہو اور گھر مرا کے جتنے بھی شاپ شگ وغیرہ ہوتی ہے نہا خریداری ایک ہی جگہ ہو جاتی ہے
جی اللہلہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی ویسے اچھا لگتا ہے ن میلے میں مجھے تو بہت اچھا لگ دلی میں مجھے تو یہ ماحول لگتا ہے بچے کتنی خوش ہوتی ہیں میلے میں رنگ برنگے کھلونے بلون وغیرہ رٹ وغیرہ جولنے کے لیے کتنی خوشی کا ا وچے
بالکل بچوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ روز میلا جانا ان کو تو روز ہی میلا لے کے جاتے ان کو روز خوشی رہتی ہے پندرہ دن کا میلہ لگتا ہے اس میں سے نا دس دن تو بھی لوگ خالی میلہ جاتے ہی رہتے ہیں آتے ہے جاتے ہیں کافی اچھا لگتا ہے سال میں ایک بار ہی آتا ہی ہے تو سب کو اس میلے کا انتظار بھی رہتا ہے ہمارے یہاں پر
ہاں میلے میں نا لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے اور اپنی س گتی کو جاننے کا اوسر بھی دیتے ہیں
بالکل اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤ جھولا جھولو ایک ساتھ کھاؤ ایک ساتھ بات چ بات چیت کرتے کرتے آؤ جاؤ اور جھولے میں بھی کسی کو ڈر لگتا ہے کسی کا ڈر نہیں لگتا تو ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑاتے رہتے کہ تم کو تو جھولے میں کافی ڈر لگ تو یہ سب سن کے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے ہم کو آ بتائے آ فرمائے ہاں فرمائی آپ کو جھولا وغیرہ سے ڈر لگتا ہے کیا
جی نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا لیکن جو میری خالہ ہے نا اسے بہت ڈر لگتا ہے وہ تو جھوولے کو دیکھ کر ہی رونے لگتی ہے
بالکل ہمیں بھی جھولے وغیرہ سے ڈر نہیں لگتا ہے ہم کو تو جھولے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا ہم کو تو بڑی آنند ملتی ہے پر ہماری امی لوگوں کو بھی ہے نا جھولے وغیرہ سے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے اس لیے ان کے ساتھ جاؤ تو شاپنگ وغیرہ گھر کا سامان ہی خرید پاتے دوستوں کے ساتھ جاؤ تو تبھی جھولے وغیرہ میں بیٹھ پاتے ہیں امی وغیرہ کے ساتھ تو جھولے میں ڈر لگتا ہے نہ وہ بیٹھتی ہے نہ ہمیں بھی بیٹھنے دیتی ہے
جی ہاں انشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی اب اور ویسے نا گاؤں اور شہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ خوشی مناتے ہیں اور میلے میں استانی ویاپاریوں کے لیے بھی لابھ داک ہوتا ہے میلہ انہیں اپنے سامان بیچنے کا سب سے اچھا اسر مل جاتا ہے میلیے میں ہی
بالکل صحیح فرمائی یہ بات تو نے بالکل صحی فرمائی جب بھی ہر جگہ یہ یہاں پر میلہ لگتا رہتا ہے تو وہ لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کرتے ہی رہتا ہے تو یہ کافی اچھا ہے کہ ان کا سامان وغیرہ بھی بک جاتا ہے کافی اچھے اوسر مل جاتا ہے میلا وغہ وغیرہ کا ٹائم پر
ہاں جی ان شاء اللہ آپ بالکل صحیح سر ج آپ اب ایسے سچچ سچمچ میں مین لیے ہم ہماری سنسکرتی کی جھلک دکھتی ہے ہمیں
بالکل صحیح فرما رہے ہمارے گاؤں میں تو کافی بڑا میلہ لگتا بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے کہاں کہاں کے لوگ آتے ہیں اس میلے کو دیکھنے کے لیے اس میلہ اتنا بڑا رہتا ہے کہ آپ کو تین چار دن تو پورا میلا گھوم نے میں ہی لگ جائے گا جھولا سے لگ ایسا کوئی بھی چیز نہیں رہتا ہے کہ جو جھولے میں نہ ملے سب کو جھولے میں مل جاتا ہے اور جھولا اتنا پرسھ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کے لوگ آتے ہیں جھولا کو دیکھنے کے لیے جو ہمارے گاؤں میں لگتا ہے ہم ہی نہیں جا پاتے کیونکہ اس ٹائم پہ ہماری چھٹیاں نہیں رہتی ہے تو جانے کا اوسر ہی نہیں مل پاتا ہم کو
جی ہاں ای سا اللہ صحی فرما رہی ہو جی آپ ایسے بچوں کے لیے نہ تو میلا کسی اتسو سے کم نہیں ہوتا ہے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اتنا میں کسی تیوار ہوتا ہے نا کوئی سا بھی تیوار
آئے گا کہ ہم جھولا جھولنے وغیرہ جائیں گے ہیلو
ہاں لیکن نہ میر پے میں نا کچھ سادھیاں تو برتنی چاہیے نا ہمیں ساابدھانیاں رکھنا بھی ضروری ہے میلے میں اتنی بھیڑ رہتی ہے تو پر جو بچے ہوتے ہیں ان ان سے دور نہیں ہونا چاہیے نا
بالکل ان کو تو اپنا ہاتھ پکڑ کے ہی لے کے چلنا چاہیے اور چوری ووری کا بھی کافی ڈر لگتا ہے کافی بھیڑ وغیرہ رہتا ہے نا تو کافی چوری وغیرہ کا بھی ڈر لگتا ہے س سب سادانی سے آنا چاہیے اور جانا چاہیے تاکہ اپنا بھی نقصان نہ ہو اور اچھے سے مز بھی لے کر آئے تو پھر میے میں ایک بار چوریاں ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ میلہ جانے کا من ہی نہیں کرتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما بی ہو جی آپ آج آپ کی باتیں سن کر نا مجھے بہت اچھا لگا میرا من بہت ہی زیادہ خوس ہو گیا
ہم کو بھی آپ سے باتیں کر کے بہت ہی اچھا لگا چلیے خدا حافظ
جی اللہ حافظ